وو
ہلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہو بھائی
بہت بڑھیا آپ
بس ٹھیک گھر میں سب ٹھیک ہیں
جی جی سب گھر میں ٹھیک ہے الحمد للہ ماشاء اللہ سب خیریت ہے اور بت کیسا آپ کو جاب وغیرہ چل رہا ہے آج کل بےروزگاری اتنی ہے
عام بے روزگاری تو ہے بائی آج ہم بات کریں گے بائک درخت کاٹنے کے نقصانات پہ ہو ہے ٹھیک ہے بھائی
درخت بالکل جی بالکل
سے بتانا چاہتا ہوں درخت کے بارے میں جو نقصانات ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھائی
جی جی بالکل بتائیے
میرے بھائی اندر رکھ جو ہے اللہ تعالی بہت بڑی نعمت ہیں
بے شک بے شک بالکل نہیں تھا
صاف ہوائیاں ہوائیاں دیتی ہیں فراہم کرتی ہیں خوبصورت ماحول فراہم کرتے ہیں
جی
لیکن آج کل کی آج کل کے جو لوگ ہیں وہ درختوں کو کاٹتے ہیں اپنی کچھ فائدے کے لئے لیکن اب جو درخت ہوتے ہیں ان کو ہم اگاتے نہیں ہیں بلکہ صرف کاٹتے ہیں اگر ہمیں ایک درخت کاٹنا چاہیے لیکن اس اس کے بدلے ہمیں دس درخت پھر اگانے ج
ل لگانے چاہیے بالکل بالکل بالکل بالکل آپ اب سحیح بول رہے لوگوں کو جو ذہن ہے ایسا یہ لوگ پیڑ کاٹتے ہیں لگاتے کم ہیں اگر لگاتے بھی ہیں درخت کو لگاتے بھی ہیں تو اس اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور وہ سوکھ کے سوکھ جاتے ہیں وہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ جی جی بولیے
سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ درختوں کی کٹائی سے ہوا میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جاتا ہے یہ کہ ب ہے کہ نہیں
بالکل بالکل
اس سے ہوا آلودہ ہوتا ہے اور سانس کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں مطلب ہوتی ہے نا آج کل اگر ہم دہلی میں بھی دیکھیں گے وہاں بھی اتنا پولوشن بڑھ گیا ہے کیونکہ ہم نے جو پیڑ تھے درخت تھے وہ نہیں لگائے صرف ان کو کاٹ کیا
جی
ہمم بائےیکن نہیں ہی
بالکل بالکل
اگر ہم دہلی میں دیکھیں گے گرمی بھی بڑھ گئی ہے وہ کس وجہ سے بڑھ گئی گئی جب ہم نے ماحول کو آلودہ کیا
ہوں ہوں نہیں ہے صحیح بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں کہ درخت لگانے سے ہی آنگے کا فیوچر ہے اس سے انسانیت کو بھی اگر پیڑ نہیں لگیں گے تو آکسیجن کی کمی ہوگی
وہی بات ہے نا درخت کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے ہے کہ نہیں بھائی
بالکل سب کی ذمہ داری ہے
اور بلاس ضرورت کوئی بلا ضرورت کاٹتے ہیں درخکت بلا ضرورت
ضرورت پ تو کاٹتی ہیں اب بے ضرورت آج کل کیا ہر چیز کا ایک الگ ہی وہ ایسا چل رہا ہے کہ لوگ گھر میں پیڑ لگ آج کل وہ آرٹیفیشیل پیڑ پودے لگانا وہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے پیڑ جو لگتے ہیں وہ اگر سٹی کے اندر اب سٹی کے اندر کہیں بھی کسی بھی سٹی کے اندر دیکھو تو آ کو پیڑ پودے کہیں نہیں ملیں گے کیونکہ سب ہوں
حکومت کو بھی قدم لینا چاہیے اس بارے میں کہ اویئر کرنا چاہیے وہ وہ پروگرام وہ وہ پروگرام کرنا چاہیے
جی
کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے حکومت کو بھی وہ پروگرام اسکولوں میں پڑھانا چاہیے کالجز میں پڑھانا چاہیے
ہے جس پہ ایکشن لے دو پیڑ لگ اس پہ تو اس پیڑ کو تو نہیں کاٹا جائے
وہی ہمیں تعلیم دینی چاہیے نا اسکولوں میں کالجوں میں وہی تعلیم ہمیں دینی چاہیے اور کیا ہوا ہے کہ آج کل جو پانی تھا پانی بھی وہ خراب ہو گیا ہے
ہوں جی
پانی جو بھی گھر میں جو ویسٹیج ہوتا ہے وہ ہم ڈائریکٹلی پانی میں ڈالتے تھے ڈالتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو گھر میں پانی آتا ہے وہی پانی آتا ہے ہمارے گھر میں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بڑھ گئی ہیں ہمارے گھر میں ہمیں جو پہلے پہلے کتنا صاف پانی ہوتا تھا دریاؤں میں نیلوں میں کتنا صاف پانی ہوتا تھا لیکن اب کیا ہو گیا ہے اب وہ پانی بھی لوگوں نے خراب کر دیا ہے
خراب ہوڑ دیا
اور جب بھی ج ہاں اور جب بھی ہم دوست کہیں گھومنے جاتے ہیں وہاں پر کچھ کھاتے ہیں اور جو وہ پلاسٹک کورس ہوتے ہیں جو بیگس ہوتے ہیں وہ ہم وہی پر ڈالتے کہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے اس سے بھی پولوشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ہاں
نہیں بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں آپ کی جو آپ جو بول رہے ہیں اس سے میں بالکل سہمت ہوں کہ اللہ کا عجاب بھی ایک طرح سے کہ ہر جگہ پیڑ پودے کٹ رہے ہیں پیڑ پودوں کو کٹ ع عجاب ہے گیا
یہ اللہ تعالی کی نعمت تھی مطلب پیڑ تھے کتنی خوبصور
پیڑا لک و تعالی کی نعمت ہے پر جو یہ کاٹ رہے ہیں پیڑوں کو ہر جگہ سے ہٹا رہے ہیں یہ عجاب ہے اوپر والا اسی طرح دھیرے دھیرے ہر چیز میں نقصان ہوگا اپ نقصان ہوگا
اور کیا فائل اوروجن ہوتے ہیں گلوبل وارمنگ ہوتی گرمی بڑھ جاتی ہے آج کل اب پہلے پہلے اتنی گرمی نہیں ہوتی تھی جتنے کہ آج ہوتی ہے مطلب کہ اب سانس لینے میں دقت ہو جاتی ہے اور اتنی گرمی بڑھ گئی ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہو ہوتی ہیں جب ہم پیڑ کاڑتے ہیں جب ہم یہ کیچڑ وچڑ ڈالتے ہیں اس
ہر انسان کو تو کم سے کم ایک پیڑ لگانا ہی چاہیے جس سے ایک تارو تجا ہوا لگے پیڑ کم سے کم وہ آج نہیں کئی سالوں بعد وہ بڑے ہوں گے جس سے آگنے والی انسانیت کو اور لوگوں کو فائدہ کرے گی
ہاں بالکل
تو ہر انسان کا تو فرض ہے کم سے کم ایک پیڑ
بے شک بھائی بے شک بھائی وہی نا جب ہم تعلیم دیکھیں دیکھیں گ دیکھ ب ہماریے کل بچے ہوگی جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے اور ہماراری جو گھر والے ہیں وہ اپنے مطلب جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو تعلیم دیں گے جب گھر والے جب ایک پیڑ لگات تھے بچہ بھی کل کو لگائے گئے تھ پڑ ایک ہی نہیں جب ایک ٹیچر ل کے گائے گا اسکول میں پیڑ دس ٹیچر دس پیڑ لگائیں گے سب بچے ان سے انسپائر ہو کے لگائیں گے پیڑ یا جب ٹیچر ان کو تعلیم دے کہ یہ مطلب
نہیں بالکل بچوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ پیڑ سے کیا چیزیں ملتی ہیں اپن کو کیسے کیا ہے ایک تو اس چیز کے ہر ہر انسان کو اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دینا ضروری ہے
پیڑ کو کاٹنا نہیں ہے پیڑ کو ایسا ہے ایسا ہے
وہی نا بھائی میں نے بولا جب یہ جو کالج ہوتے ہیں سکول ہوتے جو اس میں جو استاد ہوتا ہے جب وہ بچوں کو بولے گا کہ پیڑ کیا دیتا ہے پیڑ ہمیں آکسیجن دیتا ہے اور جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں وہ پیڑ کو ابزرو کرتے ہیں اس سے جو ہوتا ہے جو ہمارا انوائرمنٹ ہمارا ماحول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اسی طرح جب بھی جب بھی اسکول کے ساتھ جب بھی کالج کے ساتھ بچے کسی اچھی پکنک اسپاٹ پہ یا کسی اچھی جگہ جاتے ہیں وہاں جب بچے کچھ کھاتے ہیں دکان سے کچھ کھاتے ہیں تو جو اس کا جو ویسٹیج پلاسٹک بیگ جو ہوتے ہیں وہ اسی ٹائم ٹیچر بولنا چاہیے کہ بچے یہ مت کرو یہ ڈسٹ بین میں ڈال دو یہ آپ اس سے کیا ہوتا ہے اس سے انوائرمنٹ خراب ہو جاتا ہے بات صحی کہ نہیں
بالکل بالکل
اگر ہم اپنی اسلام میں بھی دیکھیں گے صفائی آدھا ایمان ہے ہے بھالی کی نہیں
بالکل بالکل
اسی لیے جو ہماراریے اسلام کتنا اچھا ہے اس میں کیا ہوتا ہے نماز سے پہلے وضو کرنا وہ ضروری ہے صفائی کرنی ضروری ہے
ہمم
اسی طرح جو ہم اپنے آپ کو صاف تک ہی رکھ سکتے ہیں جب وہ پانی صاف ہوگا
ہمم
وضو ہم گندے پانی سے کریں گے وزوں تو گندا ہی ہو جائیں گے ہے کہ نہیں
کل اور کیا
نہائیں گے گندے پانی سے تو نہ گندے ہی ہو جائیں گے اسی لیے جب ہم نیلو دریابو میں جو پان ہوتا ہے وہ جب ہم صاف رہیں رکھیں گے گھر میں بھی جو ہمارا جو پانی آئے گا وہ صاف آئے گا
صاف آئے گا یہ بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ آپ کی باتیں سن کر بہت اچھا لگا آپ نے بہت اچھی جانکاری دی
ہاں بھائی مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت ا
جی جی ماشاء اللہ اسی طرح اسی طرح بچوں کو تعلیم دیں گے کہ وہ بڑے ہو کر ایک پیڑ ضرور لگائےیں اور وہ اوروں کو بھی سکھائے کہ ہر انسان اپنے اپنے بچوں کو پیڑ لگانے کا تعلیم دے
چلو بھائی مجھے امی بلا رہیا اللہ حافظ کسی اور دن اس پہ بات کریں گے ٹھیک ہے بھائی
جی ابھی ٹھیک ٹھیک بھائی اللام علیکم
آ أ